ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ
کیا حال ہے اس میں بڑا مسئلہ ہے کچھ نیٹ ورک کا ہے کیا ہے نہ کال اٹھاتے ہیں کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی
ہو جاتی ہے بالکل صحیح صحیح نہیں اس کا کچھ مسئلہ ہی چل رہا ہے صحیح بات ہے آپ کی آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں اچھے سے بچے ٹھیک سے تھے
الحمد للہ اچھے سےآو بتاؤ وہاں سب بچے ٹھیک ہے
سبھی ٹھیک ہے الحمد للہ وہاں پہ سب ٹھیک ہیں
شکر شکر خدا کا سب اچھے سے سب ٹھیک الحمد للہ آپ بتاؤ بتاؤ آپ ٹھیک ہونا خود وہ بھی ٹھیک تھی اچھے سے آپ کی طب ہاں ہاں وہ نکلے وہ پہنچ بھی گئے ہیں دہلی اب ان کو شام کو فلائٹ ہے اب رات کو وہ کل شام کو پہنچیں گے وہاں ان کی بہت لمبی فلائٹ ہے اب بیچاروں کو انکو عذابت آپ بتاؤ ایمان کی طبیعت کیسی ہے اس کا فیور کچھ کم ہوا
آ تھوڑا بہت ہو گیا کم اگر دوائی ڈالنی پڑتی ہے اس کو نا ٹائملی ہی
نہ اس کو زکام ہے نہ کچھ ہے مطلب چڑھا کیوں اس کو پھر
تی وغیرہ نہ کافی ہے نا اس میں لگ رہی ہے ہاں ہاں اس کو چیسٹ انفیکشن لگ رہا ہے بول رہے اس نے کچھ ٹھنڈے پانی سے کیا ہے پرسوں میں بھی ہوتا ہے نآ پھر پھر ایک ساتھ ہی نکل آ تے ہے ساری چیزیں
صحیح بات ہے صحیح آپ بتاؤ وہ باقی بچے ٹھیک ہیں عبداللہ وغیرہ سب
الحمدللہ سب ٹھیک ہے اچھے سے وہ کیا کر رہا ہے
بس وہ بیٹھا ہے ہاں اس نے کچھ نہیں کھایا صبح سے کچھ وہ بھوکا تھا پھر وہ سویا ایک گھنٹہ اچھے سے وہ کل مجھے شام کو بول رہا ہے اب جب ہم یہاں آئے نا اس کے بعد بول رہا ہے چلو اب بہت لیٹ ہو گیا آپ کھانے آ چلے میں نے کہا ابھی ہمیں ٹین ڈیز رہنا ہے تو اس کو ہو گیا عثمان بھی بڑا مس کر رہا ہے دوستوں کو کہہ رہا ہے جب ہم جائیں گے وہ وہیں پہ ہوں گے میں نے کہا وہ وہیں پہ ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب پتہ نہیں کیا رہے گا ان کا ہمم آپ بتاؤ نا وہاں ممی پاپا سب میری بات ہوئی ویسے صبح ممی سے پاپا سے بھی
ہمم ہمم
شفا دی سے بھی آپ سے نہیں ہوئی تھی اور بتاؤ باقی سب ٹھیک اچھے سے
الحمد للہ آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو اور خود اچھے سے ہو
گھر والے ٹھیک ہیں سب
وہ بھی ٹھیک تھے الحمد للہ
بچے کیا کر رہے ہیں
بچے بس ٹی وی دیکھ رہے تھے تو اور کیا بولتے ہیں اس کو کھیل رہے تھے اچھل کود یہی ان کا چلا دن بھر
ہوں ہوں ایمان تو اب کہہ رہے تھے عائشہ کو بھی کل فیور ہے
ہاں ہاں وہی بول رہی تھی نا عائشہ کو بھی فیور لگ رہا ہے کل تو پھر مگر اس کو بھی شاید ڈوائی ڈالی تھی لیکن اس کو زیادہ تھا
اچھا اچھا ایمان کو اس کو پرسوں سے ہی تھا وہ اس کو پرسوں بھی ڈالنی پڑی نا دوائیں اس کو پرسوں بھی کچھ گڑ پڑی ہاں اس کو پھر وہی نہا ایکسپوجر ہوا ہے
ہوں وہ میرے پاس ہی سوئی تھی نا پھر رات کے ڈیڑھ بجے اس نے رویا پھر میں اس کو ساتھ چڑی اوپر
ہاے ہاے ہاے ہاے
کام آنا مجھے مما کہ پاس جانا ہے پتہ ہے نہ بیما
ہاں وہی وہی جب بیمار ہوتے ہیں اس وقت کہاں ہے ماما کے بغیر مانتے ہے چلو اور بتاؤ باقی سب ٹھیک اچھا
شکر شکر اللہ کا شکر شکر آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہو خود اچھے سے ہو باقی عثمان کا کیا بس بیٹھے ہی تھے دن بھر بور ہی ہو گئے کچھ خاص کرنے کو تھا نہیں ابھی اس لیے اب تھوڑا بہت یہاں ہو پتا نہی جلدی جلدی سارا بپا پہلے ہی نماز سے پہلے ہی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کے بعد میں جب نماز پڑی اس کی اسکا بعد کچھ کرنا ہی تھا اب تو اب بیٹھے بیٹھے تھک ہی گئے
اچھا اچھا جی وہ کام ہو گیا ختم
ہاں ہاں وہ ہو گیا میرا پورا ختم
اچھا میرا ابھی وہ دوسرا والا اسٹارٹ بھی نہیں ہوا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کیا کروں میں اس کا بہت مشکل سے لگتا ہے مجھے نا وہ پڑھا نہیں جاتا ہے مجھ سے
چلو اللہ ہمہ خیر
ہاں کام دن میں بچے نہیں کرنے دیتے ہیں شام کو عمر صاحب نہیں کرنے دیتے تا ہے بولتا ہے کرو بند کرو بند اور دن میں تو بچوں کا پتا جوں ہی میں لاسٹ پوائنٹ پہ پہنچتی ہوں ریکارڈنگ میں بس یہاں سے مما مما ہو جاتا ہے مجھے وہ سارا ڈیلیٹ کرنا پڑتا
پڑتا ہے صحیح بات ہے اس میں وہ چیزیں ہوتی ہے صحیح ہے
کیا کر سکتے اس کے لیے پوری شانتی چاہیے ہوتی ہے نا
بالکل بالکل پورا آئسولیشن ہے مطلب الگ تھلگ بالکل
وہی وہی اور بتاؤ باقی سب کیا خاص کیسا کیا چل رہا ہے سب گرمی کی کیا حال ہے وہاں
بس چل رہا ہے بور ہی ہو رہے
ہاں اور کیا کر سکتے کہیں جانا ہونا چاہیے نا ان دنوں
ہاں صحیح بات ہے کہیں اگر ہوتی سیر و تفریح تو زیادہ بہتر ہوتا
ہے نا
جیسے کہ اگر ہم جاتے کہیں دور کسی جگہ نا پکنک اسپاٹ
ہاں رہتے وہیں ہی ایک دن کے لیے ہاں پرسوں ہم گئے تھے نا میں نے کہا نا ہم نکلے ہیں گھر سے تین بجے ہم سات بجے واپس آئے لیکن تو بھی تھوڑا نا چینج ہو گیا وہاں بھی تھوڑا بہت چینج ہو گیا
صحیح بات ہے ماحول کا نہ بدل جانا
بر حال ایک دوسرے کو دیکھنا بہت بھیڑ تھی وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی لیکن تاہم مزہ تھا نا مطلب تھوڑا چینج ہو گیا وہاں بچوں نے بھی انینجوئے کیا کیا کر سکتے ہیں چلو اللہ ہمہ خیر اور اور بتاؤ کیا حال چال باقی
بس دعا آ پکی ہونی چاہیے باقی چل رہا ہے سب
وہاں پورا فون کیا وہاں سب ٹھیک ہے وہاں
آج صبح ہوئی تھی بات میری تو ٹھیک ہی ہے شکر ہے آج نہیں آئے تھے وہ بچے صرف چھوٹے والے آئے تھے
چلو اچھی بات ہے
تو آج وہ ہو گیا تھا وہاں کچھ چینج
ہاں اور ریسٹ ملا ہوگا ان کو بھی
ہاں صحیح بات ہے وہ کافی تھک گئی تھی کل ہوا تھا اس کو رکھا تھا اس نے وہ رکھتی ہے نا تھوڑا نا مطلب بزی ہی رکھواتی ہے کھڑا ہی رکھواتی تی ہیں جلدی جلدی چیزیں نہیں ہونے دیتی تو اس سے پھر انسان رہ تا ہے وہ ویس ہی نا
اللہ کے ویسے صحیح بات ہے اوپرسے ان دنوں گرمی بھی ہے برداشت بہت کم ہو گیا ہے غصہ جلدی آتا ہے انسان تھک جلدی جاتا ہے پتا نہیں کیا عجیب سا ہو جا پہلے دونوں گرمی بہت ہے آج مجھے لگتا ہے پھر سے بہت زیادہ گرمی تھی
ہاں آج تھی گرمی کل شام کو ہوا کافی تھی
بہت مزہ آیا ہاں
ہ ہم نے فین وغیرہ نہیں چھوڑے تھے ہم نے میں نے فین پھر بند ہی رکھا تو رات بر
چلو نہیں رات بھر اچھی ٹھنڈ تھی اور آپ لوگوں کو شڈ ٹاؤن بھی وہاں سے تھا میں نے سنا پھر کتنے بجے لائٹ آئی
ہمیشہ چار بجے آئی لائٹ شاید تقریبا چار کے پانچ بجے آئی لائٹ کچھ اسے تھا مجھے اور ابھی نہیں ہے نا اس کا
کر ہے کچن کا فین انورٹر پہ چلتا ہے وہ مہربانی ہے اور اس کا بھی لوابی وغیرہ کا بھی ورنا بہت مشکل ہو جاتی فین کے بغیر تو نہیں بیٹھا جاتا ہے بالکل بھی
کہاں کہاں فین کے بغیر کہاں بیٹھے کم زیادہ
وہی نا انسان تنگ ہی ہو جاتا ہے ٹی وی لگائیں گے ابھی ہاتھ میں ریموٹ پکڑا نہیں اور بچے آگئے ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے
پوچھو مت یہاں پہ بھی یہی پتہ ہی ہے آپ کو یہی چلتا
ارے یہاں بھی تو سیم ہے یہاں ٹی وی اب بند کیا تھا اس وقت کہہ رہا ہے میں بور ہو گیا اب کیا کروں پھر میں اچھا اس کو بولا ٹی وی دیکھو اب اتنی بیاار چیزیں دیکھتے ہیں نا بچے بھی آج کل ٹی وی پہ پتا نہیں ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں
مگر پھر بھی ہوں
دیکھنا ان کو ضروری ہے چلو ہم بھی مت ان کو بزی رکھ پاتے ہیں کسی چیز میں یہ بیچارے بھی بور نہیں ہوتے ہم خود تھک گئے ہوتے ہیں ان کا کیا کریں ان کو کس چیز میں ہم لوگ بزی رکھیں
صحیح بات ہے ان کے لیے اصل میں ہاں
ٹیوشن گئے تھے بچے آج
نہیں نہیں اب تھے نا وہ بیماری تو وہ گئے ہی نہیں ٹیوشن ہاں ٹیوشن انو رہ گیا اب
تو بھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہاں سے بھی نکل جاتا تھا ورنہ
ہاں وہ کچھ گھنٹے وہاں سے بھی گزر جاتے تھے وہ ابو جی آیا تھا نا اس نے بولا تھا میں نے اس کو بول کے رکھا ہے بچے آئ گے یہ جیں گے تو پھر محمد موسا بھی جائے گا اس نے کا بیگ ویگ لایا تو پھر میں نے جب بولا کہ ہم نے کال کی انہیں کی ہے انہے آج جائیں گے ان کتاب یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر انہوں نے پھر زیادہ نہیں بولا بولا میں نے اصلم کے والد صاحب سے بات کی تھی اس کے بارے میں کہ پڑھنے آئے گا کچھ دن کیونکہ کچھ ٹائم یہ وہاں سے بھی گزاریں گے تو بہتر رہتا پھر لیکن نہیں گئے وہ
اچھا اچھا اچھا ابو جی نے اس میم کے والد سے بات کی تھی اچھا مطلب وہ بھی جانتے ہیں پھر ان کو
ہاں ہاں وہ تھے نا ہمارے وہ ہے نا ہمارے مطلب ہمسائے
اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے چلو آب بھی بچارے بیمار ہی پڑ گئے آپ کیا کر سکتے تھے
صحیح بات ہے
ہوں چلو اللہ ہمہ خیر بس دعا الحمد للہ آپ سناؤ اور یہاں بھی چکر لگانا کبھی رات کے لیے آنا
انشاء اللہ میں آؤں گی رات کے لیے تو میں نے نہی بول سکتی دن کے لیے مجھے آنا ہے انشاء اللہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کب جا رہے ہیں نا میںکہ کہ ابھی نہیں ابھی تو بیٹھیں گے وہ شا شاید نا منڈے تک
سٹر ڈے شاید جائیں گے سٹرڈے یا سنڈے اصل میں میرال کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو شاید ا انٹسٹائن میں انفیکشن ہوا ہے سمیع کے پاس لے گئے اس کو نا پو کے ساتھ تھوڑا میوکس سا ہوتا ہے اور بلا سا تھوڑا اس وجہ سے جانا پڑا ڈاکٹر اس نے کہا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو زنک وغیرہ دو اور اس کی اس کو بولا کہ آپ خود ڈیری پروڈکٹ سارے بند کرو مطلب دودھ دہی پنیر وغیرہ سب کچھ خود کچھ مت کھاؤ تو دیکھتے ہیں دس دن کیا فرق رہے گی
ہوں ہوں ہوں ہوں آپ کو پتا ہے اس کا نام بھی ہے نا میرال منال ہے اس کا نام جو دیدی کی ہے نا دی چھوٹی والی دیو رانی اسکو مینال نام ہے نا اس کو بھی ہو گیا تھا یہی مسئلہ نا مگر انہوں نے کیا کیا کو اس کو بھی ڈاکٹر جس کے پاس ہم جاتے ہیں نا ڈاکٹر عابد کے پاس اس نے بھی ان کو بولا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہوتا ہے بچوں میں لیکن وہ زیادہ نا وہ پینک ہو گئے تھے انہوں نے اس کو پتا نہیں کس ڈاکٹر کے پاس لیا تھا اس نے ان کو اس کی کلونس کوپی کروائی وہ دو مہنے ایک مہینے کی پتا نہیں ہو بھی گئی تھی کہ دو مہینے کی تھی اب دیکھو انہوں نے کتنا عذاب مجھے اتنا فیل ہوا پھر اس بیچاری کی رپورٹ ساری ٹھیک آئی تھی اس کو بولا تھا ڈاکٹر یہ مجھے یاد
کو یہ سب نا گیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت ہوگا وہ مت ہوگا یہ یےوقوفی ہوتی ہے ان کی
اور وہ ماں باپ کی ہی غلطی ہے نا مطلب اتنا بھی نہیں پینک ہونا ہے
یوں میں نے بولا میں نے کہا زیادہ مت ہو جاؤ پینک ان شاء اللہ اس کو فرق ہو جائے گی آپ مت ٹینشن لو
اب بولنا اس کو خدیجہ بھی ایک بار ہوا تھا نا مجھے خدیجہ کو بھی ایک بار ہوا تھا مگر اس کے بعد اس کو کبھی نہیں ہوا اس کو لیکن ڈاکٹر نے تب بھی بتائی کہ یہ نارمل ہوتا ہے بچوں میں ہوتا ہے
ہوتا ہے یہ مطلب بند نہیں ہے وہی میں نے بھی اس کو بولا میں نے کہا ٹینشن مت لو مگر آپ اس نے بولا ڈاکٹر سمیع نے کہ ڈیری پروڈکٹس بند کرو آپ ایک ہفتہ دیکھو کر کے چائے وغیرہ دودھ سب کچھ بند کرو دیکھو ٹرائی کر کے تو اس نے بولا ہاں ہاں میں کہا ہاں وہی ٹھیک ہے فی الحال اوائڈ کرو اب دیکھتے ہیں ان شاء اللہ سب صحیح ہوگا ہاں ہو جائے گی یہ فیس ہوتے ہیں بچوں میں ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے ہاں ہاں وہی میں نے اس کو کہا تھا کہ کتنا سہا ہے سابت چنے عثمان کا یاد ہے جب اس کو گلے پہ وہ ہر پیس نکلا تھا
ہاں ہاں مجھے یاد ہے وہی اس کا پہلا وہ تھا نا وہ اس کے بعد وہ سنبلا وی سے
سنبھ وہ ہے نا وہ مجھے یاد ا نا مجھےبھی بھی پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے اس بیچارے کو کیا ہوگی میں نے کہا بائی یہ ڈفرٹ فیزز ہوتے ہیں ڈفر فرینٹ بچوں میں کیا کر سکتے ہیں